السلام علیکم کیسے ہو یار ہلو ہلو السلام علیکم میرے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہو یار گھر پہ سب کیسے
بس بڑھیا گھر پہ سب ٹھیک ہے بس بڑھیا آپ گھر کیسے ہو سب بھیا
یار ہمارے گھر بھی ہمارے گھر والے بھی سارے ٹھیک ہے یار اور بتاؤ کیسے کیا کر رہے ہو یار
بس بڑھیا ہم بھائی ابھی گھر پر ہی ہے بیٹھ کے بھائی جان آج
گھر پہ ہی ہو چلو کوئی بات نہیں یار موسم دیکھا ہے آج کل کا یار کتنی گرمی بڑھ گئی ہے یار
ہاں بھائی یہاں پہ ابھی بارش پڑ رہی ہے
بارش پڑ رہی ہے یار پھر تو آپ جنت میں ہو یار سکون میں ہو ہمیں تو یہاں سے شہر میں ابھی گرمی کا موسم ہے تھوڑا اوبر الودہ ہیں لیکن گرمی نہیں ہاں بولو بولو
ٹھنڈی ہے جی بھائی جان ہم آج بات کریں گے انوائرمنٹ پہ ہاں بھائی جان ٹھنڈی بہت ہے
چلو یار چلو یار کوئی بات نہیں ماحول پہ ہی بات کرتے ہیں
بھائی جانے یہ جو ہمارا یہ ماحول ہے پیڑ ہے پودے ہے سب کچھ ہے ہمیں صاف رکھنا چاہیے پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے ہمیں
بچ
پودے نہیں کاٹنے چاہیے ہمیں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے ہے نا بھائی جان
ہاں یہ تو آپ برابر سے بات کر رہے ہو پیڑ پودے لگانے چاہیے اس سے ہوا کی آلودگی بھی رک ہے اور ماحول بھی صاف رہتا ہے
جی بالکل بھائی صاحب اور ندی نالے جو ہے ان میں ہمیں کوڑا نہیں ڈالنا چاہیے ندی نالے ہمیں صاف رکھنا چاہیے پانی ہمیں صاف رکھنا چاہیے اگر ہم پانی خراب کریں گے تو تو ہم وہ پانی پیتے ہمارے صحت پہ اثر پڑے گا ہے نا بھائی جان
یہ تو آپ برابر صحیح بات کر رہی ہو ماحول کا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی ماحول ہوتا ہے اور دوسرا انسانی ماحول ہوتا ہے جو قدرتی ماحول ہوتا ہے وہ قدرت نے بنایا ہے جیسے دریا ہو پہاڑ ہو گیا جنگل ان کو تو ہمیں صاف رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے پھر ایک انسانی ماحول بھی ہوتا ہے جو انسانوں نے بنایا جیسے شہر ہو گیا سڑکیں ہوں گی گئی عمارتیں ہو گئی باقی ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ کہ دونوں کو ہم صاف رکھیں آلودہ نہ کریں
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی
بھجن یہ جو نالی والی ہے ہمیں صاف رکھنی چاہیے کوڑا نہیں ڈالنا چاہیے گھر کرنے لی جو گھر کے آس پاس کوڑا ڈالتے ہیں یہ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے سے بیماری اٹھ جاتی ہے نا بھائی جان اور بھائی ج اگر ہمارے گھر پہ پہ کوڑا نکلتا ہے تو وہ ہمیں گاڑی میں ڈالنا چاہیے اگر گاڑی نہیں آتی ہو تو ہم وہ کڈے کھ دیں گے تو اسی میں ڈال دیں گے کوڑا کر کر تو ہمارا ماحول صاف رہے گا بھائی جان ہے نا
یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو اس کا تو بڑا جو مسئلہ مسائل ہے ماحول کا وہ یہی ہے ایک تو آلودگ ہو گیا ہوا کی آلود کی جسم آتا ہے جو کہ گاڑیوں سے بڑھتا ہے یا فیکٹری سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے ہو جائے ہے دوسرا ہو گیا پانی کی آلودگی جو ہم کچرا اور کیمیکلس پانی میں ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے آب و ہوا بھی آلودہ ہو چکے ہیں بس خراب ہو چکے ہیں
پی
اور باقی پھر موسم میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے
ہاں اسی وجہ سے اسی اسی اسی وجہ سے بارش نہیں پڑ رہی ہے
ہے نا اسی وجہ سے بارش نہیں پڑ رہی ہے زمین
ہم ماحول کو صاف رکھیں گے تو بارش پڑے گی اگر ماحول کو ہم گندہ رکھے گی تو بارش کہاں پڑے گی یہ نا بائی جان
یہ تو صحیح بات کر رہے ہو یار زمین کا تاپمان ہی دیکھ لو وہ بڑھ رہا ہے جیسے گلوبل وارمنگ وغیرہ بڑھ گئی ہے یار اور باقی جنگل وغیرہ ہم کاٹتے ہیں جس سے درخت کو کاٹنے پر کیا ہو جاتا ہے ماف ہولی آلودگاہ ہمارا ہو جاتا ہے پھر موسم پہ ہوا فرق پڑتا ہے پھر بارشیں نہیں ہو ہے زیادہ گرمی دیکھنے کو ملتی ہے نا
جی جی بھنان صحیح بات ہے آپ کی بھنہ
تو یہی بات ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ پیڑ درخت لگائیں تاکہ صاف آکسیجن ہمیں بھی مل سکے جو پلاسٹک وغیرہ ہے اس کی جگہ کپڑے کا بیگ استعمال کرے تو ان سب چیزوں سے الو کی بچتی ہے
بھائی جان اگر ہم دکان پہ جائیں گے تو پلاسٹی بیگ میں استعمال نہیں کرنا چاہے ہمیں کاٹن بیگ استعمال کرنا چاہیے
ہمیں گھر سے کاٹن بیگ لینا چاہی تو اگر سبزی وبزی کچھ لینی ہوتی تو اسی اسی میں لے آئیے ہے نا بھائی جان
یہ تو صحیح صحی بات آپ کر رہے ہو یار ابھی یار آلودگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کیا بات کریں ماحول کا جو سب سے زیادہ ن نقصان آلودگی ہے وہ آلودگی سے پہنچ رہا ہے جیسے فضائی آلودگی ہو گئی جو گاڑیوں کار کھانوں اور کوڑا جلانے سے نکلنے والا دھواں ہوتا ہے وہ ہوا کو زہریلا بنا دیتا ایسے سانس کی بیماری اور باقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے پھر آبی آلودگی ہو گئی جو کارخانوں سے زہری یا پانی نکلتا ہے وہ ندی نالو میں گرتا ہے اس سے ہمارے سمندر بھی خراب ہو چکے ہیں ہماری ندیاں بھی صاف خراب ہو چکی ہے پھر پینے کا پانی بھی اس سے متاثر ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کو صاف رکھے اور زیادہ آلودگی نہ پھیلائے
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان اور بھائی جان ہمیں یہ جو آج کل کے لڑکے سگریٹ پیتے ہیں نشے کرتے ہیں اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہوگا
اگر کوئی دیکھتا ہوگا تو اس کو بولے کہ بھائی صاحب یہ غلط ہے یہ مت کرو ہے نا بھائی جان اس کو اپنے ساتھ لینا چاہیے کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی جان یہ غلط ہے یہ مت کرو وہ مت کرو ہے نا بھائی جان
یہ تو آپ صحیح بات کہہ رہے ہو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے جو بے گیر بغیرتی آج کل بڑھوں میں آ گئی ہے اس کو ورنہ ہمارا زمانہ جو تھا پچھلے زمانہ جب کوئی چھوٹا بچہ کوئی بھی بچہ سگریٹ لانے جاتا تھا یا سڑک پر پیتا تھا اس کو بڑے آ کر بولتے تھے کہ کیا کر رہے ہو غلط کر رہے ہو آج کل تو اتنی بےغیرتی ہے اگر سامنے سے چھوٹا بچہ بھی سگریٹ لے کر باگتا ہے کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہوتا ہے وہ سوچتے کہ کہیں مار نہ دے وہ نہ کرے یہ نہ کرے
جی جی
تو انہیں سبھی چیزوں سے ہمارا جو آج کل ماحول ہے وہ بھی خراب ہو چکا
جی بھائی جان صحیح بات ہے بھائی جان یہ جو نشا کوئی کرتا ہے ان کے گھر والوں بھی بہت پریشان ہوتی ہے رشتہ داروں میں بھی
جیی
اس کو عزت نہیں رہتی ہے گھر والوں میں بھی عزت نہیں رہتی ہے سب کے پاس اس کو عزت نہیں رہتی ہے وہ بے عزت ہوتا ہے نا بھائی جان
ہے نا ورنہ کیا آپ تو صحیح بات کر رہے ہو یار اگر نشہ کرے گا انسان پھر تو یہ اپنے آنے والے نسلوں تک پہنچ جاتا ہے یہ چیز ہے نا اور دن بھر بس سست رہتا مردوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے گھر میں لیٹ کر رہے گا پھر بتائے گا کہ بے روزگاری بڑھ گئی وہ ہے یہ ہے ہے نا تو اس سے اچھا ہے نشہ نہ کرے غلط چیزوں سے دور رہے ہوا الودہ نہ کرے اپنے ماحول کو کو صاف رکھے یہ ساری چیزیں جب انسان کرے گا تو اپنے آس پاس بھی وہ دیکھے گا صفائی کا ماحول بھی اس کو تر و تازہ کر دے گا
جی بھائی جان صحیح بات ہے بھائی جان اگر کوئی بچہ بچہ موبائل فون ہمیں گھر پہ ہوتا ہے وہ بچہ موبائل فون مانگتا ہے ہم اسے دیتے ہیں وہ کمرے میں جاتا ہے اکیلے لیٹ کے پتہ نہیں کیا دیکھتا ہوگا کمرے میں اس کے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے بھائی جان اس کو بولنا ہے کہ بھائی جان یہ غلط ہے یہ مت دیکھو اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی جان یہ غلط ہے یہ مت دیکھو
ہاں یہ تو لیکن ایک چیز میں بتاؤں گا جو آج کل کے ماں باپ ہے ان کا یہی ہے کہ اگر بچہ کھانا نہیں کھاتا تو ماں اس کو اپنا اپنے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہے وہ دیکھیے ارے یار یہ دیکھو وہ دیکھو اس سے شاید وہ کھانا کھا سکے جبکہ ہمارے زمانے میں اگر ہم کھانا نہیں کھاتے تھے تو ہماری مائیں ہمیں ڈانٹ تی تھی یا تو ہمیں لات بھی مارتی تھی کبھی کبھی ارے کیوں نہیں کھانا کھاؤ ہے نا آج کل وہ ہیا وغیرہ نہیں رہا ہے
ہاں چھوٹ میں وہ حیاان ہے ماں بھائی جان سے یہ باتیں اور بھجان اگر کوئی ماسٹر سکول میں ہوتا ہے تو ایک ماسٹر ایک گاڑی لاتا تھا دوسر ماسٹر دوسری گاڑی لاتا تھا تیسرا ماشر تیسری گاڑی لاتا ہے اگر ایک ہی گاؤں کی آب ماہر ہوتی یہ ایک گاؤں میں پانچ چھ ماس ہوتے یہ ایک ایک گاڑی لاتے یہ جو
ان کو آپس میں مشورہ کرنا چاہی کہ بھائی جان ہم ایک ہی گاڑی میں جائ کے یہ ایئر پولوٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے نا بھائی جان
یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو یہ تو صحیح بات ہے بس آپ کو شاید فون آ رہا ہے کسی کا بس یار آپ کیا آپ کے زندگی
جی بولیے آپ بائیان ہیلو
و یار کوئی بات نہیں بس یار میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دن ب دن جو آلودگی بڑھ رہی ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے اور جو بچے ہے جو ہمارے ہے ان کو اچھی تعلیم ہمیں دینی چاہیے ان کو ہمیں زیادہ خرابی کے ساتھ دور رکھنا چاہیے زیادہ موبائل وغیرہ ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ماحول بھی صاف رہے گا ہمارے بچے بھی اچھے رہیں گے اور باقی ماحول ان میں آلودگی نہیں پھیلے گی اور ہمارا معاشرہ بھی اچھا رہے گا
جی بالکل صحیح بات ہے ب جان اور ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم دکان پہ جاتے ہیں ہم دکاندار کو بولتے ہیں یہ دے دو ہمیں پت نہیں ہے وہ بولتا اپنے پیسے دے دو ہمیں اس کو کتنا دینا ہے وہ کتنا واپس ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے
ئے لو تو گ گت سے آپ تا جب انسان کو گنت سیکھے گا اسکول میں اس کے اسد استاد ان کو سکھائیں گے تبھی تو اس کو پتا ہوگا کہ مجھے دکاندار سے کتنے پیسے لینے ہیں مجھے کتنا جوھڑنا ہے تو کتنا بنے گا تو گنتی ہو
جی بالکل آپ کی وہ صحی بات ہے مجھے کتنا اس کو دینا ہے یہ کتنااپ پ جے گ مجے نا بھائی اور بھائی اور بھجان ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے پیڑ ہمیں کاٹنے نہیں چاہیے پ پودے کاٹنے چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑگانا چاہی ن کہ کاٹ نی چاہیے ہے نا بھائی جان اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نشے سے دور رہنا چاہے اگر کوئی نشہ کرتا ہوگا تو اس کو بولی کے ب جانی غلط ہے جیمت کرو ہے نا بھائی جان
یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو نشہوری چیزوں سے بےحد
ہاں بھائی جان اس کی صحت کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے تو گھر والوں میں بھی بےزت تھوتا رشتہ داروں سب کے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس میں بھی بے عزت ہوتا ہے وہ
ہر ایک ہر ایک چیز میں ہر ایک چیز میں بے عزت ہو جاتا ہے اپنے معاشرے کو ہمیشہ رکھنا چاہیے اسی چیزوں سے چلو یار مجھے بھی امی بلا رہی ہے بعد میں بات کرتے اللہ حافظ اللہ حافظ